وہ دکھاؤ پے وہ کال یے ہوئی سبمٹ پتہ نہیں اس میں کیا ہو گیا اب اب یے کام ٹھیک نہیں چل رہا ہے ہلو
کیوں
ہیلو پتہ نہیں وہاں کون ہے پتہ نہیں یے یے دکھا رہا ہے یے زیرو پے سبمٹ ہوئی بارہ منٹ بات کر کے اس میں بہت پرابلم ہے ہاں بولو بولو آ رہی ہے
میری آواز آ رہی ہے
ہاں ہاں آپ کی آ رہی ہے
ہمم میں یہی بول رہی تھی رکھا تھا نا ہم نے سنبھال کے وہ ہال میں وہ سارا
ہاں
گیا تھا اوپر کے ہال میں جہاں نا وہ سارا ڈسٹ وسٹ تھا وہاں کارپینٹرس کر رہے تھے نا کام تو اس میں اتنا ڈسٹ چڑھا تھا سارے سامان میں اتنا ڈسٹ کالین بالین کو ریت پڑ گئی تھی اندر ڈسٹ
یے کیوں یے کیوں اس نے ایسا کیا کچھ سمجھ آ
سمجھ ہی نہیں آیا نہیں کہاں سمجھ صرف بول رہا تھا تھا نا میں نے مزدوروں کے ہر کاروائی سفائی میں نے کاروائی سفائی کیا کروایا تھا خدایا رحم
ابھی اس کو پا پتہ ہے خدا کی قسم اس نے بایا پے بھی چلایا ہے
ہاں ہاں وہ تو اس دن کیا اس نے
اسے کیسے چلا سک
ہیلپ ہی نہیں کی آپ لوگوں ہیلپ کے لیے نہیں آئے تھے ان کو نظر دینے کے لیے
وہ خود بیمار داری کے ساتھ ہی کیا کرتا وہ بچارا
کیا کرے
اس کو یہ لگتا ہے کے م مطلب کوئی نوکری کرتا ہے کوئی چھٹی کر سکتا ہے پرائیویٹ نوکری میں کوئی چھٹی کر سکتا ہے
نہیں پرائیویٹ میں کہاں چلتا ہے کیا کرے اب
پتا ہے اب وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے یے بات
ہاں سچ
میری بہن نے نا پرد دی ڈالے تھے ماما ہنس رہی ہے یہ گرم کروا ڈال ہم جب سوتے ہیں نا ہم دروازہ کھلا رکھتے ہیں ہم نہیں رکھت یہ دروازہ بند اسے دروازہ بھی بند رکھا تھا پردے بھی ڈالے تھے
اس کو کیا ہو گیا تھا
ا طرح ہاں یہ اس کی پہلے سے عاد ہے یہ دروازہ کھلا نہیں رکھی پتا نہیں جیسے چور گھومتے رہتے ہیں وہ پھر اسی کو لے جائیں گے
ہاں ورنہ
لیکن اب اس کام میں مزہ نہیں رہا
کس کام میں
کسی جو ہم کر رہے ہیں
کیوں
ہم نے ابھی بارہ منٹ بعد کی نا وہ ابھی تیرو دکھا رہا ہے
کیا دکھا رہا ہے
جیرو پہ ووٹ ڈالنے کو
وہ پھر کال ہی کا یہ نہیں ہوا سبمٹ
پتا نہیں اس کو کیا کیا مسئلہ ہوا کل جب ہماری اتنی باتیں مطلب اتنی پتا پیمنٹ آئی نا مجھے پانچ چھ کال کی پیمنٹ آئی ہے باقی کچھ نہیں
مجھے آپ بولو یہ کل ہم نے کتنی کالس
اییرر ہوگا دو کی تین یار وہاں پہ لکھا آج ہم نے ایک ضائع کو بھی دو کی ایک دو چا ابھی دیکھوں گی نا ایسے کمائے
یہ دیکھنا نا مجھے لگتا ہے ہو گیا
ہاں ابھی نہیں یہ تین منٹ ہی ہوئے ابھی
ارے نہیں میں بول رہی ہوں کالس ہو گئی دس
نہیں اس میں نہ نہ اس میں لوچ کے ابھی چٹ میں ٹھرتے سکس یہ لسٹ کی ہے
ابھی کتنے ہیں
ابھی چار ہوں گی اور یا تین بس
اچھا
ابھی ہم اس کال کے بعد چائے پیئیں گے ا کیونکہ ماما بھی آ گئی نہ اب کام وام کرکے بہر پڑتا دھوکے یہ چاول صاف کر رہی تھی یہ ہم نے نہ ہاں ہم نے
ہاں وہ صبح عید ہوتی ہے ہم نے یہ کشمیری چاول لایا جو ہے یہاں کا ہے اب ماما کل لایا بھائی یا نے دو کوئنٹل اب یہ ماما نے آج پچاس کلو صاف کیے ہے اب شام کو اور ڈالیں گے
ہاں
بول رہی تھی مما اس سے پتھر نکلے ورنہ وہ جلدی کر
ارے مجھے خود پتا ہے ہم نے جو گاٹھ کر لیا تھا نا وہ چاول مجھے ایک کوئنٹل لگ بھگ آدھا کوئنٹل نا مطلب صاف کرنا تھا مجھے لیکن نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا گندا ہوگا میں نے پوری بوری ڈال دی تھی نیچے لیکن اس میں کتنے کنکر کتنے کتنا گندا تھا وہ چاول پھر مجھے بھی چاری شاہ پچھلی بار مجھے سنا سدف آئے تھے تو دیا تھا انہوں نے مجھے سارا صاف کر کے پھر پرسوں مجھے شفقت اور اس کی بہن آئی دیا انہوں نے مدد
آتی ہے بیچاری
نہیں مجھے فرینڈس آتی ہے میں ان کو بولتی ہوں نا کبھی بھی مجھے کسی چیز کی ہیلپ چاہیے وہ دو منٹ میں آ جاتے ہیں
ہاں وہی نہ
یہ چیز ہے نا مجھے ان کا
وہی نہ وہی اچھا کیا اچھی بات ہے کیوں کی آپ ہی کیا کرو گے اکیلے اب یہاں سے کوئی اور
اکیلے صاف کرتی تھی نا میں لیکن وہ بہت گندا تھا اور مجھے مت اسکول کی وجہ سے ٹائم بھی ملتا ہے میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا صاف کرتی لیکن پھر مجھے ایک ساتھ کرنا پڑتا ہے سارا صاف
ہاں اور کیا اور یہ ہے نا سچ بت گندہ جب کہنا چاہتا ہے ایک اس بات اس میں پھر کافی نہیں رہتا
اور مطلب بیک پیں بیک پین بہت زیادہ ہو
اور کیا مما نے آ کیلے پچاس کلو صاف کیے آپ شام کو اور ڈالیں گے شبو بھی ہے نا
ہاں
پھر باقی کل آپ کیا کرے گی یہ اٹ گیا یہ میرا مہاراج ہاں ہس رہا
اچھی بات ہے
اس کا آنا ہے نا ٹیوشن پڑھنے
ہاں آج آئے گا
ہاں انشاء اللہ اسلام علیکم ہاں یہ بولتا ہے میں پاپا کی بوتل توڑوں گا پتا ہے کیوں اس نے میری بوتل کو تنگ کیا ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں
ارے سمجھ ہی نہیں آیا پاپا بچاری نے کیا کیا اس کی بوتل کے ساتھ بولا ایک اس نے میری بوتل کو تانگ کا رکھ کیا ہے اس لیے پاپا کی بوتل توڑ دونگا
بچے خطرناک ہوتے ہیں
ہوں اس نے نا شید پینٹ کے بعد حایا کو دیتا تھا یہ گھر جا کے نے بابا سے بولا تھا بابا بابا ہایا گھوم رہی تھی نا ایسے ہی پینٹ کے بغیر پھر ہم سب نے بولا یہ خطرناک ہے سامنے میں تھوڑا ا سنبلکے رہا کرو
ہاں یہ خطرناک ورنہ کیا بچے مطلب اب میں بھیسم کو مطلب بچے سارا کچھ بولتے ہیں
اور کیا کیا
بچے بہت یہ ہو گئے خطرناک اصل میں پتہ ہاںچا ڈاکٹر نے کیا بولا اس کو
وبلائزر دیے تھے لیکن آج نہیں آئی اس کو صب ایک بار آئی بس
چلو اچھی بات ہے
ہاں اور سناؤ
بس شکر اللہ کا
یہ لو یہ لو
مجھے کچن ابھی بھی صاف نہیں ہو رہا ہے میں بول رہی ہوں میں کیا آج پکا آؤں گی
اچھا اس کو چائ دو رکو رکو اور سناؤ بس ختم ہو جائے گا نا پھر میں اس کو چایی دوں گی
کیا پکاوں آج خاص سبزی
ٹماٹر پکالو لال ٹماٹر بڑے مزے دار
ٹماٹر تو میں پکا تی لیکن میرا باپ نکلا کام پہ
کیا حال کیا رھا
کچ بھی نہیں
تو پھر آپ ایک خود ہی لاؤ ٹماٹر بہار سے لیکن وہ مہنگے ہیں
ہاں وہہینا ٹمٹر بہت مہنگے ہے
ہاں ٹماٹر مہنگے ہے اسی روپیہ ہے
میں سوچی تھی میں لونگی آج پنیر
ہلو
اب ہم مجھے دن میں ساگ ہے تھوڑا سا اور کروں گی کچھ چٹنی وٹنی تو میں سوچ رہی ہوں پاپا کو بولوں گی وہی سے لوپنیر
کیوں عبد ال رشید کے پاس نہیں
میں کہاں نکلتی ہوں مجھے گندا لگتا ہے
ہاں تمے کان لوگ یہ بات تو صحیح ہے لگتا ہے نا گاندہ
میں نہیں نکلتی ہوں سبزی وبزی لانے وہ میں کب بھی کبار نکلوں گی جب مجبوری ہوگی پاپا پا پا بیمار ہوگا کوئی بات ہوگی تو تب
ہاں ہاں وہ بات تو صحیح ہے اچھا کرتی ہو ایسے کہا ہم میں سے کوئی بھی اب ان کو نکلنا پڑا بچاری کو تو اچھا یے پتاؤ مجھے وہاں وہ لوگ کیسے سبزی کہاں سے لاتے ہیں
وہاں ہے نا بہت پرمار کٹ
انشا جاتی ہے
ارے نہیں وہ کہاں جائے گی وہاں مارکیٹ بہت دور ہے سبزی کا
اچھا اچھا ٹھیک
وہ لوگ رکھا کریں گے اب سارا ایک ساتھ لا کے تو پھر
ٹھیک ٹھیک
کہا روز روز جا سکتے ہیں لانانی سبزی وبزی دودھ والا بھی ان کو گھر ہی آتا ہے ہاں ج
ٹھیک وہ گھر آتا ہے
ہاں دودھ والا ان کو گھر ہی آتا ہے
اچھا ٹھیک پھر تو بہ اچھی بات ہے
ہاں ورنہ کیا میں بول تی ہوں آپسماں جب گھر جائے گی اب انشا رہنی چاہیے ٹھیک
اور کیا وہی میری ٹینشن بھی ہے
ورنہ کیا چلو دے دو آپ ایذو کو چائے
چلو ٹھیک ہے
چلو